السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم اللام کیا کر رہے ہو
کیا ہو گ تہاری آواز کو یار
نہیں کچھ کھا رہے ہو شاید آپ ایسا لگ رہا ہے
نہیں میر ت تہاری آواز دبی دبی کر آ رہے
اب
ہم تو بناتے ہی رہو گا پان دبا کے بیٹھے ہیں
کیا وہ بات ہے مزے لے رہے ہو مطلب ارے وہ کھائے چھوٹے سجا دے
ب سے کھیل رہا ہے
ا بری یہ نجینکلدا نجینکلد اتے
نیچے کھیلتا ہے نا ابھی تو نہ رہا ہے باتھ روم میں
ا ل
جس کی وہ ہے نا مننے
اچھا مطے کو کانا ہوناا
ہوں ہوں ابھی تو کپڑے دھوئے گی پ نہ آئے گی جی جب تک وہ کھیلے گا پھر میں باتیں کروں گا دیر سے پب میں کھلاؤں گا کلاؤں گا کیا فون پ چپکا رہے گا
پھر فون دیتے اپنا کام نہیں ہوتا یار
تو کیا کرے جو پھر تو نیچے تو بات بھی نہیں کر سکتے یار نیچے تو بپ پاٹھ پوجا کرتا ہیںنا اور ٹی وی چلتی رہتی ہے ب تو اوپری ہوتی اپ با کھانا نکلتا کھانا توب بنا لے کا پی کے کہ دوستم نے گھومنے جائے گا
وہی تو لپڑا ہے یا پھر اس کے ااں بابا کے پاس کے ل ا یہے مطلب اس کی ا بابا وہ بھی دکھلا آتے دونوں ہی ار اوراں ان کے بڑے بزرگوں کو تو بچوں سے
تو پ وہی تو ہے بھائی یار سمسیا وہی تو ہے کبھی تو فون کے لگتا ہے پھر وہ بچوں کو تو کیا کیا کھیلنے والے چاہیے ابھی کانا کو کانا تو دکھ ابھی جائے گا نیچے جاتے ہیں اس کو بڑے کمرے میں ڈڈ ڈھونڈے گا سو میں ڈھونڈے گا پلنگ کے نیچے دیکھے گا بھائی دادا ہے یا ن ہے کھیلنے کے لیے پھر وہ نہیں دیکھے گا تو پھر تکیے سے کھیلے گا تکیے کھیلتے ہیں پھر اس کی اما ڈانٹتی ہے گندے ہو جائیں گے ری ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں پھر فون پکڑا دیتے ہیں یار اب آلو آلو دیں ساگ سمجی دے تو اس میں بھی من کرتے ہیں وہ گندی ہو جائے گی
تو دلہلی صاحب ہی اس میں کیا یار
کیا کرے پھر یار کون بیس بازی کرے تو ہاں ابھی وہ اب وہ کانا رہتا ہے نا جب تو نہیںمانگتا ہے فون پھر تو اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے یہ اس کے بال کھینچے گا اس کے اوپر بیٹھ جائے گا اب وہ تو کیا ہے وہ ٹکتا کم ہے یار کنا شام کو بھی وہ ہم جاتے ہیں نا نیچے بگ جاتا ہے گھر سے
پکڑ لینا اس کو کوئی چار سے پانچ نہیں رہناا تو
رہتا ہے نہیں کون م
بہ اس ٹائم تو ڈوب بھی دیتی نا چل تو موم ٹھڈا ہےئی گیار بارہ بج تک لے گیا لیکن جیسے ہاں وہی تو جیسے چار سے پانچ اس کو کر کے باہر بت نہیں کہ دیرای بو اسٹائم
او وہ تو دن بھر بنیا کھاتا ہے وہ تو بھیا اس کے اپنے لیے دوپ اس کے لیے کوئی دوپ نہیں ہے س
ہاں وہی لفڑا ہے اور کیا ہے کیونکہ کیا ہے تیری بازی یہ
اور پھر وہ آتا ہے نا ہنس آتا ہے نا ونش وہ تو گھر سے باہر نہیں نکل نکلتا ہو تو گھر ہی گھر میں رہتا ہے جو اس کے ساتھ کھیل لیتا ہے پھر یہ
لیکن وہ تو کبھی ا کب کبھی کبھی جاتا ہے نا
ہاں ارے ایک کلال ہے ارے اس کے ساتھ پھر وہ وہ رہتا ہے تب بھی اس کے پاس ہی جاتا ہے مطلب کہ کھیلنے کے لیے
اس کو بیچ دیں وہ اس کو نیا رکھتے
ا ارے نہیں وہ ارے یہ بدم سے ساڑا اپنڈ یہ وہاں ارے وہاں نہیں کٹاتا ہے وہاں نہیں کٹاتا وہ چھوٹا ہے وہ ممی کے بنا رہ نہیں سکتا ت اس کے تو مائے باپ بھائی بہن کوئی پرواہ نہیں اس کے تو سب باہر میں جائ اس کے لیے ابھی سپلیمنٹری آئے گی اس کے تو آٹھویں میں ہ
پ تھیل نہیں کرتے زیادہ گریڈ ہی دیتے ہیں وہ
وہی تو ہے
ہاں پھر تو بھائی کیا ہے اس کے تو کچھ گندہ پانی ڈالنا پڑے گا تہیں
کا ہے کیا دنداف نے ڈالایا تھا ا ابھی تو پڑھنے لکھنے کی عمر ہے دندا پانی ایک تو ڈلوا دیں گے اس کے میں تھوڑا بہت پڑھ لے
نہیں ایسے تو کر لے گا تو کی کر کھا کاؤ گی ایسا تو کچ کر لے گا
او جب تک کتابیں جب تک کتابیں نہیں آتی میرری کتابیں لا کتابیں لے بیگ بیگ نیلا جب بیگ لاؤ تو بیگ بیگ آ گیا
نہیں اس کا کیا ہے نائٹ میں روٹین بٹھا دہلی آٹھ سے دس سو تیر کو یہاں بیٹھنا ہے گھر کے باہر نکلنا ہی نہیں ہے
کون وہ ابھی چار بجے چائے بسکٹ کا کے نکلے گا چار بجے پھر آئے گا سات ساڑھے سات بجے آٹھ بجے
چھوٹ جاتدا دیرے کی تم نے نے سناا
پھر کھانا وانا کھائے گا پھر بگ جائے گا چھوٹ اتنا مارا ہے کتے کی طرف مار دیں تو دیکھ لے تو تیرے بھی کہ کے یار اتنا نہیں مارنے چاہیے بنے کو تو خطرناک ٹھوک دا ہوں اس کو
اس کے نانوں جان کے بس بھی نہیں بیٹ
تو دیکھ نا تو یہ کہ کہ یار اتنا نمن کسی بچے وہ
پھر اس کے نانوں جانے کے پاس نہیں بیٹھتا کیاوں
نانو جان کہاں بیٹھے گ نانو جان اپنی مستی میں مست رہتے
نہیں جیسے کتاب لے کے بٹھا دی ان کے پاس وہ بھی ان کےمالا و جو بھی کرتی رہے یہ بیٹھا رہے ان کے پاس
بغ آپو کو دیتا ہے
وہی ان کو زیادہ مطلب بچوں سے محبت کم ہے ان کو تھوڑی
اپنے سب کام سے کام رکھتے ہیں ارے چھوٹے بھائی سب رہتے ہیں تو وہ بھی اس کو دبکاتے رہتے ہیں بگیا سے رہا رہ کیا کرے پھر ویسا ہی اگر وہ بھی زیادہ پھر یار بچے کو پرریم کرو گے تو وہ پرریم کرے گا اس کو ڈانٹ تو وہ تو پھر دیکھے گا بھی نہیں تمہاری طرف بچ اچھا تو پھر وہ بولتے ہیں کبھی کبھار بولتے ہیں پھر وہ پھر وہ کبھی کبھار بولتے ہیں ہمارے ساتھ نکل یہ کیا چ لے گایار تم چلااؤے لے گا
سی ہے تمہارے یہ سب کے بچوں سے محببت کمی آ رہی تھی
ایسےرے جب جبھی تو پھر ہی ہم دونوں کے پاس ہی رہتا ہے کن کارن یہی تو ہے
وہی کیا ہے
جبھی تو ہم دونوں یار پھر بچہ کا جائے اپنے ماتا پیتا کہ چپکے گا پھر وہ تو
اس لیے تو پھر اور چکر پڑتا ہے نا
اور میں بھی کہاں تک کلاؤں کہاں تک کھلاؤ میں کھلا لیتے ہیں پھر پہ فون دے دیتے ہیں من کے یار آات پریشان ہو ف وہ وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اب بچے تو ایسے کھیلتے ہیں یا تو دیکھ چ تو تو پانی سے کھیلتے ہیں
تو نہیں اس میں فون میں کیا گیم کھیلتا ہے کارٹ وٹون دیکھتا ہے فون میں کارٹون دیکھتا ہے کہ گم گل رہ ہے
نہیں گیم ویم نہیں آتا اس کو تو وہ آتی ہے نا وہ آتی گھڑار پیر چیتے میرریے گئییا آج تی گیا گیا دیکھتا ہے گائے کو
ہ ویڈیو وٹیوب کی ویڈیو دیک
ہاں یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ا او
ہاں فون تو سیکھ جائے گا ج جلدی
بس وہ وڈیو آ کچود ہی چلاا لیتا ہے
اور پھر کیا سیکھ گیا ہو تو دیکھ ل اب سے ابھی اس کو اسکول جانا نہیںگ کیا ل گ
فون ایسی ہی چلتی ہے اس کی انگلیں ہیں جتنا منہ نہیں چلتا زدہ مولی
آپ خود ہی نہیں ٹون کر لیتا ہوگا یوٹیوب نکال لیتا ہوگا ویڈیو ڈھونڈ لیتا ہوگا اب تین سال میں کون جرا میں س کیا
اب یار دیکھو اس کا من اس میں لگا رہے گا تو تو وہی کرے گا
ہاں سحی ہے س ٹوٹل کتنی ہوئی تھی
میری دس ہو گئی تھی ٹوٹل دس
اس سے کر کے جو چل رہی ہے اپنی
اسے گیارواں
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے چئی ت
ہاں ہو جائے گے رے کر لا ہ اور کیا بنایا
ابھی کہاں ابھی تو نہ کرائے
ہاں ایسے ہی ناننے دنے کا ایکتا ہم رہتا ہے
ہاں یہ تو ساڑھے نوس تو نارمل ہے ساڑھے نو پونے دس دس
د د دست تو نارمل ہے ان نہ نہیں دنے میں کپڑے دنے میں ہاں نارمل ہے آ یہ اپنا لگتا ہے ابھی آئیے نیچے سے تو اب کرے گی اچ پر کا کام کپڑے دھوئے گی بیڈ شیٹ دھوئے گی ا پھر چورے کو نہیں لائے گی پھر اس کو تیار کرے گی ساڑی واڑی پہنے گی بچ جائیں گے دس بیڈ شیٹ ہوگا یار آٹ آٹھ دن ہو گئے تو بد کو آنے لگے من کے دو لی اس ب دپا لیتا ہے
ہاں وہ بھیچ
بچوں میں ہو جاتی ہے یار جلدی گندی تو پسینہ وسیینہ بھی آتا ہے آ
خراب کتنی ہوئی ہے
میرے خراب ہو گئی ہوگی چار
چیار خراب ہو گئی وہ ساری اسی نمبر پہیسہ ہے د نا اس نمبر پہ تو ایک ہی ویسہ ہے تھ نا
میں سوچ رہا ہوں دوسرا ٹاسک آتا تو یار تین بار بھی جان کو دلاتا ہ میں
تو اس کو بر دے د نا جو
تو اس میں تو الگ فون چاہیے نا
کہ ان کے پاس کون رہا نا جو
فون تو ہے تو میں یار ہو ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوتے وہ ایپس وغیرہر
اس کی تو جدہائم بھی نہیں ہے اس کی تو جدہ اب ایم بھی نہیں ہے
ہاں
اسک لے لے ادھر بھی
ہ خرےد
بھائی تیرے میں نہیں تیرے میں کرتا یہ نقصان رہے گا کہ پے نا تیرے سے بات نہیں ہو پائے گی وہ پرابلم رہے گی اور ویسے ان کے ان میں چلے گا ان کا والا ہے تو مطلب فالتو چیزیں کچھ ہو نا ان کو ڈیٹ کر کے ان کے کر لیا تو اس سے کیا ہے تے والے بھی ہو جائے گی دو آئی ڈی تین آئی ڈی میرے پاس ج میں ان کا کام ہو جائے گ کسی اور کے کرنا ہی نہیں پڑے گا ان کو
ہ دیکھتے
یہ اور اور میرے بھی فائد ہو جائے گ ت تیرے پاات دو ای ڈی رہےی جو میرے کو بھی اور کسی سے برجوش ہو ج گی بریجیو ہو کے کراتے ہیں کل بھی دیکھ لیا ایک بھی نہیں کرایا آج بھی کوون کیا میں تو باہر جا ہوں پچھلی بار بھی بج نے تجھے پتا ہے تیری بھی نہیں کرا میری بھی نہیں کرائی
ہاں میری دو کرائے ت جو دونوں کٹ گئے ت بیچ میں
میں تو برجے سے سیو جی ہ بالکل بھی نہیں کر
خد حافظ بھائی جان میں کرتا ہوں ہے نا
خدااب